علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شکر اللہ کا آپ بتائیں آپ ٹھیک ہو
جی بالکل بالکل ہم بھی ٹھیک ہیں آپ سنیں آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر ہے اللہ کا سب ٹھیک ہے آپ کے یہاں پہ سبھی ٹھیک
جی بالکل ہمارے یہاں بھی سبھی ٹھیک ہیں
اور بتائیے کیا کر رہے آپ
بس بیٹھا ہی تھا کھانا وغیرہ کھا لیا ابھی ابھی آپ نے کھا لیا کھانا
ہاں جی میں نے بھی کھا لیا
اور کس بارے میں ہم بس بیٹھا ہی تھا تو میں ایسا ہی سوچ میں آ گیا کہ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ بہت سارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ جو ہمارا کشمیر ہے ہماری کشمیر میں کتنا کھانا ضائع ہو جاتا ہے اگر دیکھا جائے اگر دیکھا جائے جو کشمیری ہے وہ چاول وغیرہ تو بہت ہی کھاتے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں اپنے گھروں میں ہی تو ابھی گرمیاں چل رہی ہے تو ابھی زیادہ کھایا کھانا کھایا نہیں جاتا تو پھر جو بچ جاتا ہے تو پھر وہ ہم باہر پھینک دیتے ہیں جو ضائع ہو جاتا ہے اور دیکھا جائے جو کشمیری شادیاں ہوتی ہے ہمارے یہاں تو ان میں بھی بہت زیادہ کھانا ضائع ہو جاتا ہے ہمارے جیسے دیکھا جائے ہم نے کھانا بنایا ہوتا ہے دو سو لوگ کے لیے یا سو لوگوں کے لیے تو پھر ہم اس سے زیادہ ہی بنواتے ہیں کیونکہ سب لوگ تو شادیوں پہ آتے نہیں ہیں اس کی وجہ سے جو کھانا بنایا ہوا آتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے
بالکل صحیح بات ہے آپ اس میں آپ کی اس بات سے سہمت ہوں کہ م۔ مجھے قصہ یاد آ گیا آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو ہم یہاں پر شادیوں پہ جاتے ہیں ایک بار ایک رشتے دار کی شادی تھی تو وہاں پر جو مہمان وغیرہ آ رہا آپ کو پتا ہوگا ہمارے اس کشمیر میں ہم یہاں پر مہمانوں کو بہت زیادہ کھانا وغیرہ دیے تھے یا پھر جو ہم یہاں پر آ گوشت وغیرہ باقی سب کچھ مہمان نواز مہمان نواز ہم یہاں پر اچھے سے کرتے ہیں تو میں دیکھ رہا ان نے ضرورت سے زیادہ کھانا پکوایا تھا یا پھر جو بھی انہوں نے پھر آ سالن آ وازوان وغیرہ یہاں پر تیار کیا تھا وہ کافی زیادہ کیا تھا اس کے بعد انہوں نے کیا تھا کام انہوں نے جو مہمان وغیرہ آئے ان کو کھانا وغیرہ دیا
انہوں نے ان کو ضرورت سے زیادہ کھانا پیش کیا جیسے کہ ہم یہاں پر آپ کہہ رہے تھے ہم یہاں پر چاول کا استعمال کافی زیادہ کرتے ہیں انہوں نے کافی زیادہ چاول یہاں پر بنوائے تھے شادی لیے ان کو لگا تھا مہمان کافی زیادہ آئیں گے لیکن اس حساب سے بھی ان نے جتنے مہمان آنے تھے اس کے مقابلے میں کافی زیادہ پکوایا تھا
جی
اس کے بعد جب ان نے وہ کھانا وغیرہ دیا ان کو پروسا کھانا وغیرہ جب ہم نے دیکھا پھر وہاں پر پھر ضرورت سے زیادہ ا جو کھانا بچا تھا وہ کافی زیادہ ایسے ہی رہا پھر پھر ہم دیکھ رہے تھے سب نے کیا وہ کام پھر وہ کھانا وغیرہ سمیٹا سارا کچھ پھر کیا کام پھر وہ کھانا پھینکا اگر دیکھا جائے تو انہوں نے وہاں پر کافی زیادہ ا کھانے کی چیزیں جو ہے وہ ضائع کر دی آپ کو کیا لگتا ہے ہم یہاں پر کیسے روک سکتے ہیں جو ہم یہاں پر روزمرہ جو ہم یہاں پر کھانے پینے کی چیزیں ضائع کرتے ہیں اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں
میرے حساب سے تو اگر ہم پہلے اپنے گھروں میں یہ یہ بات بتائے کہ اگر ہم گھر میں چار جانے ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اگر ایک جنا کم کھاتا ہے دوسرا تھوڑا اس سے زیادہ ہی کھاتا ہے تو ہم اسی حساب سے کھانا پکوائے تاکہ جو کھانا جو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں جو کھانا بچ جاتا ہے پھر وہ ہم پھینک دیتے ہیں تو وہ چیز ہو نا کہ دیکھا جائے بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں
بالکل صحیح بات ہے
وہ بری چیز ہے اگر ہمارا کھانا بچ بھی جاتا ہے تو اگر وہ دوپہر کا کھانا بچ رہا ہے تو شام میں ختم کر سکتے ہیں تاکہ وہ ضائع نہ ہو اگر پھر بھی شام میں ضایع سے شام میں کھانا بچ رہا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ وہ جانوروں وغیرہ کو دے دے تاکہ وہ بھی بھوکے نہ رہے اور سب سے ضروری بات تو یہی رہتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو اپنے گھروں میں کھانا وغیرہ بناتے ہیں تو مقدار میں بنائیں کیونکہ زیادہ تو کھا لوگ کھاتے نہیں ابھی تو اوپر سے گرمیاں چل رہی ہیں ابھی تو انسان زیادہ کھا بھی نہیں پاتا تو ہمیں چاہیے کم سے کم کھانا بنائیں اتنا ہی کھانا بنائیں جتنا ہماری صحت کے لیے ضروری ہے جت نا ہم کھا پاتے ہیں
ہم اگر دیکھیں تو جو ہمارے گھروں میں ہم کھانا وغیرہ پکاتے ہیں یہاں پر زیا ہم کشمیر کی بات کریں گے اگر ہمیں کھانا ا جو پکاتے ہیں ہم گھر پہ تو ٹائم کے لیے جیسے آپ نے کہا چاول ہم یہاں پر پکا تے دوپہر کو کھاتے شام کو کھاتے ہم کرتے ہیں کام ہم ضرورت سے زیادہ پک آتے ہیں ہم دیکھ فیس ہم بولتے ہیں زیادہ ہی پکا کر ہونا چاہیے تاکہ کم نہ پڑ جائے اس وجہ سے ہم یہاں پر کرتے روزمرہ کی زندگی میں بھی ہم کافی زیادہ کھانے پینے کی چیزیں ضائع کر دیتے ہیں ہمیں چاہیے کا ک کام ہم اتنا ہی کھانا پکائے اتنا ہی ا سالن وغیرہ پکائے جتنا ہمیں یہاں پر ضرورت پڑتی ہے
جی بالکل
اور رہی بات پھر شادیوں میں کھانے وغیرہ ضائع ہونے کی ہمیں چاہیے کہ اگر ہم ضرورت سے زیادہ کھانا پکائیں گے بھی ضرورت سے زیادہ چیزیں وہاں پر میسر رکھیں گے بھی ہم اتنا ہی وہ استعمال کریں جتنا ہمیں ضرورت پڑتا ہے باقی جو بھی ہمیں بچتا ہے کر سکتے ہیں کام ہم پھر لوگوں میں وہ بانٹ سکتے ہیں جو ضرورت مند ہو ان کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ ضائع نہ ہو پائے
جی بالکل بالکل
اور بتائیے آپ ویسے آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں
ایسے کھانے میں تو مجھے گوشت وغیرہ کی بات کی جائے تو میں گوشت وغیرہ کھاتا نہیں کیونکہ مجھے گوشت زیادہ پسند ہے نہیں لیکن اگر سبزی وغیرہ میں دیکھا جائے تو سبزیوں میں مجھے زیادہ تر جو رہتے ہیں دالیں وغیرہ وہ پسند ہے اور جو ہمارے یہاں ٹماٹر وغیرہ رہتے ہیں وہ پسند ہے
آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارا کشمیری وازوان کافی زیادہ مشہور ہے کشمیری وازوان میں آپ کو زیادہ زیادہ کیا پسند ہے
ا کشمیری واز وان میں تو ا رشہ وغیرہ پسند ہے مجھے
آپ تو کہتے ہیں آپ کو گوشت پسند نہیں ہے زیادہ
مجھے وہ والا گوشت پسند نہیں ہے جو ایسے ہی بنا کے رکھے
اچھا گھر پہ جو بناتے ہیں گوشت آپ کو وہ زیادہ پسند نہیں ہے آپ کو وہ والا پسند ہے جو آزوان وغیرہ ہوتا ہے
جی جی بالکل بالکل اور جو زیادہ گع وہ والا گوشت مجھے زیادہ پسند رہتا ہے جو نا مطلب پورا وہ چوپ کر کے ہوتا ہے
وہ جو زیادہ اچھے سے پکا کر ہوگا
جی بالکل بالکل آوزوان تو سبھی کو پسند ہے تو وازوان کا گوشت تو میں کھا لیتا ہوں لیکن گھر پہ جو پکا گوشت رہتا ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہے نہیں اس کی بجائے میں مرغا وغیرہ پسند کرتا ہوں یا ہمارا جو پنیر وغیرہ رہتا ہے وہ سب اور آپ کی کیا پسندیدہ جو ہے وازوان میں چیزیں ہیں
وازوان میں اگر دیکھ دیکھا جائے واازوان میں مجھے پنیر پسند ہے مجھے رستہ پسند ہے اور مجھے جو رہتا ہے شامی کباب بہت زیادہ پسند ہے رہی بات گھر پہ کھانے کی چیزیں گھر پہ مجھے سب سے زیادہ جو کھانے کی چیزیں ہوتی اس میں سے مجھے سب سے زیادہ پنیر پسند ہے
تو آپ بھی پنیر کے شوقین ہے
میں پنیر کا کافی زیادہ شوقین ہوں
بالکل پنیر صحت کے لیے تو اچھی ہی رہتی ہے لیکن
ہاں پنیر ایک ہوتی ہے کام پنیر خالص دودھ سے بنتی ہے لیکن پنیر آج کل آپ نے دیکھا ہوگا پنیر جو ہم یہاں پر ا خریدتے ہیں باہر سے تو اس میں بھی کافی زیادہ وہ اب اں ا اب جو خالص دودھ ہو تا ہے وہ اس سے نہیں بناتے وہ پھر جو ا اس میں ملاوٹ وغیرہ کر دیتے
جی بالکل بالکل ملاوٹ تو آج کل ہر چیز میں آ گئی ہے اسے دیکھ کہا جائے پچھلی باری کا جو ہے یہاں پہ جو کشمیر کے لوگ تھے کئی جو سڑا ہوا گوشت بیچھ رہے تھے تو اس وقت بھی جمہوریت نے بہت زیادہ قدم اٹھائے ایسے قدم اٹھائے جس سے کی یہ چیزیں کم ہوئی تو وہ بھی ایسی جو ہمارے یہاں آس پاس کی دکانیں وغیرہ ہیں جو گوشت وغیرہ کی چیزیں بهیجا کرتے تھےپیستے وغیرہ تو وہ سڑے ہوئے گوشت کی بنایا کرتے تھے
اس کا بھی ہم دیکھیں گے تو اگر اس ٹائم بھی یہاں پر اس وقت یہاں پر ایسا کچ اور یہاں پر پھر کافی زیادہ کھانے پینے کی کی چیزیں جو ہے وہ زیادہ ضائع ہوئی کیونکہ لوگوں نے پھر وہ کیا کام جو کہ باہر سے ہم منگواتے تھے یا پھر باہر کی چیزیں کھاتے تھے جس میں ملاوٹ وغیرہ ہوتی تھی پھر ہم نے کیا کافی پھر لوگوں نے وہ پھیکنا شروع کیا اس سے بھی یہاں پر کافی زیادہ کھانا وغیرہ ضائع ہو گیا اور ہم دوسری طرح سے اگر دیکھیں گے تو یہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں یا پھر باہر کے ا باہر بھی ایسے کچھ لوگ ہیں ا جن کو دو وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا ہے
بالکل صحیح بات کہی آپ نے ہمارے جو بھارت دیش ہے اس میں دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ جو سڑکوں پہ سویا کرتے ہیں تو ان کو ہمیشہ جو عام لوگ ہیں ان کی طرح دو وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا کبھی کبھی تو وہ بیچارے بھو کے ہی سو جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے گھروں میں کھانا وغیرہ بچ جاتا ہے تو ہم وہ انہیں دے دیں تاکہ وہ بھی کچھ کھا پی کر ا کھا پی کر سو جائے نہ کہ وہ بو کےبھوکے پیٹ سو جائے
مجھےایک قصہ یاد آ رہا ہے کہ ا جب ہم چھوٹے تھے تو ابھی تو ایسا کچھ زیادہ ہوتا نہیں ہے تو ہمارے گھروں میں آتے تھے کچھ مسافر وغیرہ جو سفر میں ہوتے تھے پھر وہ آتے تھے گھروں میں ایسی ہی پھر کہتے تھے ہمیں کھانا و وغیرہ اگر آپ کے پاس ہے تو ہمیں کھانا وغیرہ دو ہم مسافر ہے آپ کو یاد ہے ایسا کوئی ا ا معاملہ
جی بالکل بالکل ابھی بھی آتے ہیں لیکن بہت کم ہو گئے کیونکہ ابھی لوگ زیادہ ڈر تے ہیں کہ اگر ہم کسی انجان آدمی کو اپنے گھر میں آنے دیں تو کیا پتا یہ کیسا انسان ہوگا کیا پتا یہ ہم
بالکل صحیح بات ہے میرے خیال سے جو ہمارے گھر پہ یہ رواج رہا ہے کہ ہم زیادہ کھانا پہلے ہی بنا کر رکھتے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ پہلے کے زمانے میں یا جب ہم چھوٹے تھے اس دور میں آتے تھے لوگ ایسے ہی گھروں میں پھر مسافر وغیرہ آتے تھے پھر ہم گھر پہ کھانا وغیرہ کھلاتے تھے اس لیے آج کے دور میں بھی ہم کرتے ہیں کام ہم کھانا وغیرہ زیادہ پکا کر رکھتے ہیں اور آج کے دور میں ایسے تو ایسے کچھ ہوتا نہیں ہے کہ ہمارے گھر پہ ایسسی مسافر وغیرہ آئیں گے اور ان کو کھانا وغیرہ کھلائیں گے اس وجہ سے پھر وہ کھانا ہمارا ضائع ہو جاتا ہو تاہے
جی بالکل یہ بات بھی ہو سکتی ہے تو چلیے آپ سے اس بارے میں بات کر کر
مجھے بھی خوشی محسوس ہوئی آپ سے اس بارے میں بات کر کے امید ہے دوبارہ کبھی ملاقات ہوگی خدا حافظ